وعلیکم السلام بھائی جان
کیسے ہیں بھائی جانا
ہاں بھائی ج سب بولیی آپ اپنا بت ہو
سب بڑھیا ہے م اام ابو کییسے ہیں
ہ بھائی ج ملو بھی کھایا تھا
اچھا موسم کیسا ہے ادھر
مو سم تو ٹھیک ہو
اار بھائی جان آندھی کا روخ بنایا ہوا ہے
ٹھیک نہیںگ رہا
نہیں بھائی جان بہت مطلب پرکرتی کا آپدا بہت آنے کا ڈر ہے ادھر اور بتائیے سب خرییت
ہاں یہ سب پھیلیت ہے اور سندیا پول
کا
نہیں بھائی جان طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے تھوڑی سی کھانسی یہ سب کا پرابلم ہوتا
ہاں وہ چینج آ رہا ہے پرکرتی میں تو ہوگا ہی نہیں میرے بھی ابو جن کا کھانسی وسی ہو گیا ہے بخار ہویا اچ ہاں تو اور بتائیے پڑھائی کیسا چل رہا ہے اچھا
ہد
میرا بھی چل رہا ہے پڑھائی جاتے ہیں ایک سیکھ رہے ہیں ہنر ایک جاتے ہیں بارہ بجے پھر آتے ہیں تین بجے ادھر سے اسٹرگل مطلب چل رہا ہے ابھی کر رہے ہیں کوشش کرنے میں لگے ہیں ہنر سیکھنے کی آپ بتائیے آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں کہ نہیں
لگ
ہاں بھائی سیکھنا بھی چاہیے کہیں باہر گھومنے کا یہ من بنا رہے ہیں کہ نہیں
ہ گ دت بھی ہے
اچھا
خرچا بہت ہوتا ہے ب
ہاں ابھی تو انرجی سیو کرنا ہے
سی ت ایک دم ایک ا بات کر
ہوں
کچ لوگ اس سے مل رہے ہے
ہاں ملے ہیں دوست لوگ سے سب بڑھیا ہے دوست لوگ بھی
بائی ج ہم بڑیے
سب خیریے تھ
ابنی بولک سب خری تھا
ہاں ابو کا بولے نہیں یار تھوڑا طبیعت خراب ہو گیا موسم چینج نہیں موسم بدلنے کے ک
موسم ب گرمی کس ہو
گرمی تو بہت بڑھ رہا ہے بھائی بن کیا بتایا ادھر گرمی کا ادھر گرمی کیسا ہے ہاں بنا پنکھا تو بنا پنکھا اگر بجلی کٹ جائے گا تو بہت مطلب وہ ہو جائے گا بہت دقت ہو جائے گا گرمی کے وجہ سے ہاں
آج آیا ہوں باہر سے نہ مطلب پریشانی ب بھائی ب
ہاں ب ج
پریشانی تو آتے تو بجلی کٹ پورا شریر م گیا پ
بہت زیادہ ہی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے گا بہت گرمی بڑھ رہا ہے گا
اشا
ہاں اور آگے اور بھی بڑھے گا موسم وباگ جاری کیا ہے کہ آگے اور بھی گرمی بڑھے گا آپ نیوز دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی جان سماچار دیکھتے ہیں کہ نہیں
تو دکان تو سمجھا پے
ہاں
چھکر آ رہا تھا پڑنے کی
گرمی کی وجہ سے اتنی
مطلب کوش کا جو کہا نہیں بھ جان وہ تھوڑا پرپ ٹائم کا تھا ہڈ اس کے بن پہ تھی ایک امی تھی
جی ہ
وہ بچہ مطلب باہر ہی بیٹھا تھا کان صاف کر رہا تھا تھا تو کیا ہوتا ہے کہ صاف کرتے کرتے مطلب کہ گر جات مطلب اس کو پیٹ درد کرتا ہے پسینانا لگتا ہے بھائی جان اتنا دور سو
ہاں صی بولیں ہیں بھائی ج
آس پاس کوئی پڑ پودا نہیں تھاس دوپ دھپائی جائے الو پلاسٹک مطلب سائڈ سے لگایا تھا مطلب کہ دپ کم آئے ٹھیک ہے بھائی جان ا وہ ایک صاف پرتے پرتے گر گ
بتائیے بھائی پیڑ پودا رہنا بھی بہت ضروری ہے انوائرمنٹ مطلب پرکرتی کے لیے
آ دقگرت یہ ہے بائی جان مے ج کہ کیا کہا جائے دقت یہ ہے کہ وہ مطلب جس جگہ کام کر رہا تھا نا
جی بھائین جی
وہاں پہ بہت کم تھا م تو ہو کیا کہا جا ہے بہت کم لوگ تھا
ہاں بھائی ج اسی کے لیے اور کوئی بھی نہیں تھا نا اس کے پاس
ہ کوئی نہیں تم
آپ دیکھیں ہیں تو اس کا مدد کیا ہے کہ نہیں بھائی جان
بھائی جانب ہم کیا کرتے وہاں پہ تین چار لوگ اور تھے بھائی جان لوگ اور تھے تو وہ لوگ کر رہے تھے ہم خود بچے ہیں بھائی جانب ہم کیا بڑے وہ بڑا بند
اچھا بڑ اچھا اچھا وہاں پہلے سے موجود
ہاں بائی ان کے پھر پریوار کے لوگ تھے بھائی جان
اچھا بھائی
بگل میں نگا ا رہای کی
اس کے بعد خیریت ہو گیا سب کچھ
پتا نہیں بھائی جان ہو ہی گیا ہوگا لوگ ہاسپٹل اسپتال یا مطلب ہاں بھائی جان ہم نہیں جانتے تھے ان کو ہم اپنا آرام سے جا رہے تھے اس راستے سے وہی مطلب کیا ہے اچانک گر گیا ان کی ہم ہی ا وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے بھائی جان
ہاں
اور بتائیے نا آپ کا کیا حال چال ہے سب ٹھیک ہے
سب بڑھیا ب دن سب ٹھیک ہے
سمئے مل رہا
سمے تو مل رہا ہے ایکسٹرا دو تین گھنٹہ مل رہا ہے دو تین گھنٹہ سمے
اچھا ادھک دو تین گھنٹہ میں مل جائے گا ہو گائے ستاب تو آپ کا م ہمارا مطلب کہ بارہویں کی پریھا آ رہی ہے سر کیسے پڑھائی کرے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا بھ
میرا تو میرا اب بارہویں کا پریھا آ رہا ہے تو مطلب پڑھائی کرنے کے بعد جو سمے بچ رہا ہے وہی آپ کو بتائے تین گھنٹہ بچ جا رہا ہے
تین گنٹا بت رہا پے ہم کو تو اتنا مل جائے تو مزے ہے مک ملتا ہے ج ابھی تو مطلب کہ رات کے کتنا بج رہا ہے گیارہ کے قریب بج رہا
ہاں گگارہ سارے گگارہ ہونے والا ہے
ہاں لیکن مطلب کہ کیا ہوگا کہ ہم ابھی جانتے ہیں کتنا بجے سےئیں گے
بتائیے بھائی جان
تین سے چار بجے کے قریب نہیں رہ آتا ہے
اتنا وہ کام کرتے
ابھی بہت کام ہے بھ جن پڑھائی ہے کام ہے بہت طرح طرح کے کام ہے ابھی ہم تین سے چار بجے کے قریب سوئ کے کبھی کبھی پانچ بھی بچ جاتا ہے بھائی جان اور صب رہ پ صبح جانتے ہیں کتنا بجے اٹھنا ہے
بتائیے بھیا
آٹھ بجے یا نو بجے یا دس بجے صبح کے بعد کتنا بجے
سونا بھی ضروری ہے
ہ سونا تو جروری ہے بائی اسی لیے ہم کبھی کبھی مطلب دوپہر میں بھی سو جاتے ہیں بھائی جان
ہاں ہم بھی تو آتے ہیں وہ جات ہیں سیکھنے آتے ہیں ادھر سے سو جاتے ہیں دوپہر میں ہم
ہاں بھائی جان کیونکہ رات میں دقت یہ ہے کہ رات میں نا مطلب کہ پورا شانتی ہوتی ہے تو آرام اپنا کام کر کوئی دت نہیں ہوتی ہے بھائی کام کر رات میں ہم کو بہت مزہ آتا ہے
ہاں کیونکہ حالا نہیں ہوتا ہے اتنا
پورا مطلب سے پرکھا کا آواز ہے اورچ می میری آواز آپ وہ پوری صاف جا رہی ہے کچھ ادھر ادھر کرنے نہ جا رہی
نہی بھائی
سب صرف آواز ج رہی ہے چلیے ٹھ ہے تو آ ج اور بتائیے نا مطلب آپ کی امی ابو لوگ کیا سب کا دھندا سب ویاپاری سب سب ٹھ چل رہا ہے
سب ٹھیک چل رہا ہے اللہ کے دن
او تب تو چلیے ہو اور ابھی اب کیا ادھر نگاہ اگاہ ہو رہی ہے کہ نہیں ابھی نگاہ کی موسم چل رہی ہے
ہو رہی ہے ایک ہوا تھا بھائی جان کل ہوا تھا ایک نگاہ
ہاں اس دن تو مطلب کہ بھائی جان میرے ہی ساہتیہ بتا ٹھیکاس ملب میرے جو گھر یہ باہر والی جو جگہ ہے نا
بھائی جان ادھر گھر گھر آٹ سی آ رہی آواز
آ
اب صیح ہے
ب ھ پنکا کی آواز آ رہی تھی کہ کسی بھی بولنا کی بچوں ابھی بھی آری
اب نہیں آ رہی بھائی
ا آئیت
تو آپ نگاہ کی بات کر رہے تھے
گرمی اتنا ہے بھائی جان کی کیا کہا جائے اب سر پ
اچھا گرمی تو ہے بھائی گ
بتاہ ج کر کتنا بھی گرمی گرمی اس گرمی میں مطلب کہ بنا پنکھا کے رہنا
اور ناممکن ہے جی بھائی جان صیح بولیں
ج آپ کتنا بجے سے سولتے ہیں
ہم بھی سوتے ہیں ایک بجے قریب میں سو جاتے ہیں
وہ توب لوگب لوگ موبائل چلاتے ہیں نا
نہیں پڑھائی کرتے ہیں بھائی جان ٹویلتھ کا ایگزام آ رہا ہے
تب تو ٹھیک ہی ہے بھائی چلیے آپ سے بات کر کے بہت بہت خوشی ہو
مجھے بھی خوشی ہوئی بھائی جان اللہ حافظ
ایسے ہی بات کرتے پورا وست ہے بھائی جان بعد میں ہم سے بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان اللہ حافظ
اچالہ اللہ حافظ آ اللہفظ خوب خاریی آتے چلیے ٹھیک ہے انفر اللہافظ اللہ حافظ